ہلو وعلیکم بھائیسلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ ت آپ کی گھر سب ٹھیک ہے جی
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے میرے والد صاحب امی جان ب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے والد صاحب امی جان بھائی بہن ٹھیک ہے
شکر اللہ پاکت سب ٹھیک ہے
چلیے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی بھائی جی بھائی جن چاہے تو وہ بھی آپ سناو آپ نے چائے شائے پ سب کچھ
تو ابھی کہاں پہ ہو میرے بھائی
بس بھائی ج ن ابھی گھر پہ
چلیے جی بہت ہی اچھی بات ہے بائی چانس میں بھی ابھی ابھی اٹھا اور تھوڑی س مطلب کہ واق پہ گیا تھا ابھی آیا وہاں سے تو میں نے سوچا آپ سے یہ آج آج کل کتنی گرمی ہے موسم خراب ہوتا جا رہا ہے میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر لوں
جی بھائی ج
تو بائی چان میں آپ کو بتا دوں کہ موسم ہماری روز کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہر دن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج موسم کیسا ہے اگر دھوپ ہو تو ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اگر سردی ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں اگر بارش ہو تو چھتری یا رین کوٹ لے کر نکلتے ہیں ہے نا تو اس طرح موسم ہمارے روز کے کام پر اثر ڈالتا ہے میرے بھائی تو بائی جان دنیا میں مختلف قسم کے موسم ہوتے ہیں جیسے گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے برسات اور بہار ہوتا ہے تو ہر موسم کی اپنی مطلب کی خوبصورتی اور اپنی اہمیت ہوتی ہے نا بھائی جان
جی بالکل صحیح بج ہے
تو ہمارے جو ہمارا جو دنیا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے تو اس میں چار موسم ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے گرمی کا موسم سردی کا موسم برسات کا کا موسم اور باہر کا موسم آپ مجھے بتا سکتے ہیں کچھ
جی بالکل صحیح بھ جان جیسے کہ آپ نے بولا ہمارے موسم میں چار موسم آتے ہیں اب کیا ہے کیا جو آج کل کا موسم ہے اس کا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کیا وہ پتا ہی ہوگا کہ کبھی
ہاں بھائی جان
دھوپ نکل رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے تو اس موسم کا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے آج اور جیسے کہ بتائیے آپ کو کہ جو یہ موسم کا مطلب ہر کوئی ہو رہا ہے کہ موسم کا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے موسم کبھی ٹھیک ہو رہا ہے کبھی خراب ہو رہا ہے اچانک سے دھوپ نکل رہی ہے اچانک سے بارش ہو رہی ہے اس کا کارن ہم خود ہی ہے بھائی جان
ہاں بالکل سییکا آپ نے بھائی جان
جس کہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ ہم نے ماحول میں مطلب بہت کچھ خراب کر دیا ہے جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے ہمارے پاس جو پیڑ تھے یہ ایک مطلب الگ ہی خوبصورتی دے رہی تھی موسم کو بھی جیسے کہ گرمی ہو رہی ہے آج گرمی میں بھی یہ ہمیں مطلب ایسے چھاؤ دے رہے تھے کہ ہمیں گرمی کا کچھ پتا ہی نہیں چل رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہمیں کہیں پہ ایک پول مطلب ہم لگ گئے ان کو کاٹنے پہ جیس جہاں پہ ہمیں ایک
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی میرے بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہ چار موسم ہے آپ کو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو گرمی کا موسم دھوپ اور گرمی سے بھرپور ہوتا ہے بھائی جان تو اس موسم مو سم میں لوگ ٹھنڈی چیزیں پینا پسند کرتے ہیں بچے آئس کریم اور جوس شوق سے پیتے ہیں گرمی میں مطلب کہ ہمیشہ زیادہ آ پانی پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو تو سردی کا موسم ایسے ہی ہے بہت خوشگوار ہوتا ہے گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور چائے یا کافی پینا پسند کرتے ہیں مل کہ تھوڑی سردی میں مطلب کہ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں اور اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانا چاہے تو اسی طرح ہے برسات کا موسم بہت خوبصورت لگتا ہے بارش درخت اور پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ہوا صاف ہو جاتی ہے اور گرمی کم ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی زیادہ بارش سے مطب کہ سیلاب اور پانی باہر جاتا ہے تو جس سے لوگوں کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اسی طرح ہے باہر کا موسم میرے بھائی تو باہر کا موسم سب سے پیارا مانا جاتا ہے اور یہ میرا خود کا بھی پیارا مطلب کہ مجھے پسند ہے یہ موسم باہر کا موسم تو اس موسم میں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے ہوا تیز ہوتی ہے اور لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں میں بھی اس موسم میں گھومنے جاتا ہوں کیمپنگ پہ جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ رات رات بھر پہاڑوں پہ جاتا ہوں تو بہت ہی اچھا خوشگوار موسم ہوتا ہے نا بھائی جان
جی بالکل سیح بھائی جی
تو آپ بتائیے کچھ
جی بھائی جان یہ بالکل صحیح بات ہے جو آپ نے بولا کہ ہمارے پاس جو موسم ہے
ہاں بھائی جان
ہاں جیسے آج ہمارے پاس مطلب جو آج ہمارا موسم ہے یہاں پہ اس اس میں گرمی ہو رہی ہے آج
ہاں بھائی جان بالکل ہے
جی بھائی جان اس گرمی میں جیسے کہ آپ نے بولا ٹھنڈا پانی ہے مطلب لوگ زیادہ وہی پسند کر رہے پینا کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم سیدھے فریج کے پاس جاتے ہیں وہاں سے سرد پانی نکال رہے اور پی رہے وہ سرد پانی بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے بھائی ج جیسے کہ آپ کو پت ہے کہاںسی زکام اس سے ہو جاتا ہے ہمیں
ہاں بھائی
ہمیں اس پہ بھی صحت کا اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر زیادہ گر سرد پانی پی جائے کہ کیا پتا ہے اس سے ہمارے صحت پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے
ہاں بھائی جان
جی بالکل بھائی جان اور گرمی سردیوں کا موسم آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جیسے کہ برف بارش گر رہی ہے یہاں پہ جب برف گرتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پھر ہمارا ایک کشمیر
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہ کی ہے آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی موسم کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا بلکہ جانوروں اور پودوں پر بھی ہوتا ہے آپ کو میں بتا بتا دوں تو کسی موسم کے م کے مطابق کہتے ہیں اگر وقت پر بارش نہ ہو تو مطلب کہ فصل فصل اچھی ہوتی ہے اگر موسم خراب ہو جائے تو فصل نقصان چلی جاتی ہے تو آج کل موسم پہلے جیسا نہیں رہا تو کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ سردی کبھی بارش مطلب کہ وقت پر نہیں ہوتی اور کبھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے مطل کہ اس کی ایک بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے وارمنگ ہے آپ کو میں پتا ہ تو گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے مطلب کہ زمین کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ مطلب کہ درختوں کی کٹائی فیکٹریوں کا دواں اور گاڑیوں کا دعا ہے تو جب ہوا مطلب کہ آلودہ ہوتی ہے تو موسم بھی تبدیل ہونے لگتا ہے نا بھائی جان تو ہمیں موسم کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے سب سے پہلا زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے مطلب کہ درخت ہوا کو صاف کرتا ہے اور گرمی کو کم کرتا ہے تو ہمیں پانی اور بجلی مطلب کہ کاھ ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے اور اپنا ماحول صاف رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بالکل صحیح بھائی ہے
ہاں آپ بھی بتائیے کچھ
دیکھو بھائی جی جیسے کہ ہم نے ماحول کے بارے میں یہ بولا کہ جو ہم نے ماحول کے س کھلواڑ کر رہے ہیں ہمیں کیا ہے ہمیں گھر میں کوئی کچرا وغیرہ جو نکر رہا ہے ہم اس کو گھر سے اٹھا کے راستوں پہ پھینک دیتے یہ سوچ کے کہ ہمارا گھر صاف ہو گیا ہے اب راستوں پہ ہم نے پھینک دیا تو کوئی بات نہیں ہے راستہ تو الگ ہے ہمیں کیا ہے جیسے کہ بھائی جان آپ کو پتا ہی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں جو بدبو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اندر خود بخود ہی جاتا ہے ہم کیوں نہا اس کو ایک کلو میٹر دور بھی پھینکیں گے مگر وہ ہوا میں ہو جاتا ہے جب وہی ہوا ہم اندر لے جاتے ہیں تو وہی بدبو اس کے ساتھ آتی ہے جو ہمارے اندر ہو جاتے ہے اور اسی کارن ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوودو کے بارے میں بولا کہ کہ جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے ہم پودے کاٹنے پہ لگ گئے جنگلات ہم نے کاٹ دیے ہم نے جنگلات میں بھی مطلب اب پودے رکھے ہی نہیں اب کیا ہوا بھائی صاحب جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے اگر ہمیں کئی پہ ایک پودا لگ جاتا ہے ہم دس کاٹ لے مطلب سب سے آگے ہوتے ہیں جب لگانے کی باری آتی ہے تو ہم نہیں لگا رہے کیونکہ ہمیں پودے لگانے چاہیے اگر مطلب زیادہ نہیں لگائیں گے تو میرے حساب سے میں بولتا اگر گھر میں پانچ فیملی ہے یا دس فیملی ہے کسی کے گھر میں تو ہمیں ہر کسی کو ایک پودا لگانا چاہیے جس سے سے ہمارا ماحول بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ ہمارے لیے آکسیجن دے رہے وہ بھی صفائی کر کے فلٹر خود ہی کر رہے ہیں جو ہم اندر لے جاتے یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور جو ہمارے آنے والی نسل لی ان کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے ہمیں ان کے لیے بھی سوچنا پڑے گا
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اگر ہم سب مل کر ماحول کی حفاظت کرے تو مطلب کہ آنے والی نسلی بھی اچھی موسم دیکھ سکیں گے چھوٹے چھوٹے قدم مل کر مطلب کہ بڑا فرق پیدا کرتے ہیں تو اس لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبانی چاہیے چاہے موسم ہماری صحت پر بھی مطلب کہ اثر کر تو گرمی میں پانی زیادہ پینا چاہیے سردی میں گرم کپڑے پہننے چاہیے برسات میں صاف پانی پینا اور مطلب کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ مطلب کہ بیماریوں سے مطلب کہ بچا جا سک سکے ہے نا تو موسم ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتا ہے کہ کبھی دھوپ کبھی بارش ہوتی ہے کبھی ہوا اور کبھی مطلب کہ برف سب یہ سب اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چائے اور آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ موسم ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے اگر ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں تو درخت لگائیں اور آلودگی کم کرے تو ہم بہتر اور صاف موسم حاصل کر سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح
ہاں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا تو ہم نے جو باتیں کی مجھے امید ہے کہ مطلب کہ ہم آگے بھی ان باتوں کو پہنچائیں گے تو باقی بھی جب سنیں گے وہ بھی اس کا مطلب کہ اس کا دھیان رکھیں گے ماحول کا دھیان رکھیں گے ہے نا بھائی جان
بالکل صحیح بھائی جان
تو اسی کے ساتھ س آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ آپ کی حفاظت کر اپنا خیال رکھیے گا گھر والوں کا خیال رکے گا مجھے امی بلا رہی ہے ٹھیک ہے بھائی جان
اوکے بھائی جی اللہ حافظ
اللہ حافظ